ہلو
آہ
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیریت ہے
اور بتائیے ہم لوگ تو خیریت ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ادھر سب چل رہا ہے
ہ اور ابو آما سب ٹھیک ہے نا
سب سب سب
ہاں
اچھا
اچھا ہے نا
ہاں
ہ اور ہمارے لوگ کیا کر رہی ہے
بیگم
ہمارے لوگ کا کر رہی ہیں
ہمیں ادھر ہے باہر میں بہت گرمی ہے نا باہر بیٹھے ہے
اچھا
ہم اندر میں ہیں
کھانا بنا رہے ہے
کھانا ونا ابھی نہیں بنا رہے ہیں بنائیں گے ابھی بٹیا آئی ہے نا تو آرام ہے کل چل جائے گی سویرے
تب پھر اسٹارٹ ہو جائے گا کام دھندا
ہاں تو سویرے ہے سے ناشتہ واشتہ بنائیں گے پھر جائے گی پھر تو
یہ تو اسٹارٹ ہے
اچھا آئے ایس سی کر رہی ہیں
ہاں
کہاں ایڈمیشن کروایا
ہاں
ایڈمیشن کہاں کا نام کہاں لکھوائے سمییا کے
یہاں ائزا میں لکھا یا
اچھا کوچنگیا کرتی ہوگی ہ یہاں
ہاں وہیں رہ کے کرتی ہے تیاری
ہاں ہاں ہاں
کچن میں لگ ہیں
بہت گرمی ہے ویہاں کھانا وانا بناوے کی تیاری میں ہے ابھی بنائے نہیں ہیں
ہاں بال بتر ٹھیک ہے
ہاں جی بال بترو نہیں بال بترو کے ایگ کے طبیعت خراب ہے جی بڑی ب کار لگ رہا ہے جو کم ہو گیا ہے پیر میں
ا دیکھا ماگ چاہتے ہو لوگا
کے نہیں ہو رہا ہے
ہمم
ہاں اسی جنموں کے چلتے سے جنموں کا چل رہا ہے گرمی ٹھنڈا
ہمم
ارے ٹوپے بخار لگ جا رہا ہے روز آج کل اور کال سے پرکچھا ہے ا
دوا ہوا دیجیے
کل سے دو دن سے داوئ دے کے رکھ رہے تھے آج یہاں دوگلے میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو
ہمم
کو بھی دے دیجیے ٹھیک ہو جائے گا تبھی ن پڑھ نہیں جائے گا
ہوں ہوں ہم آرام
ہمم
کوئی بڑھیا سے کام دھام نہیں چلتا ہے تو من نہیں لگتا ہے
ہمم
کوئی کام دھندا بڑھیا ہوتا ہے تب نہ من لگتا ہے کام کرنے میں
ہاں ہوں دیکھیے کل ہاں وہ تو ہے
ہم کام دھندہ کے ایک دم ٹپ چل رہا ہے ایک دم پورا
آج بارش بہت تھا ادھر
نہ دن بھر دھوپ ایک دم پورا ایک دم کڑا کے کی دھوپ گرمی سے جان جا رہا ہے ایک دم آج کل بڑی مچہر ہو گیا ہے
آج تو میرے گھر میں سانپ گھسگیا تھا
ہاں بڑا والا
ہمم بڑا تھا دن بھر صبح سویرے میں نے گھسل تھا دن بھر چھوڑ ایک نکال کے بھاگے گا بھاگتے نہیں ہیں
تو اس کو دیکھ رہے تھے آپ لوگ کہ کدھر کدھر جارہا تھا
ہاں وہ ہے سے موسل تھا لکڑی
اچھا
دیکھ رہے نکل کے اب ایگا اب ایگا مارنے کے موڈ میں نہیں تھے دھمانوا تھا
اچھا
لیکن بھاگی نہیں رہا تھا لاسٹ میں پھر سموا کے لوگ مارا نہیں کا لو
ہاں ہاں گھرا میں رہے گا تو ڈر نہا ہے مے کتنا تو صافے نہا ہے
ہاں ساپی لے نا تھا تو مطلب بڑھا نہیں تھا منے جی کتنا بڑا بول رہے ہیں مطلب
کادلہ ٹیک رہتا ہے دمن
اکروں سے بیسی رہتا ہے لیکن تھا مطلب ایک لٹھیک ہے
تب ایک لاٹی کے سانپ گھر میں گسل رہتے ہے تو آدمی کی کیا نت موس خالا گھستا ہے جی موسی خالا گھستا تا ہے
ہ موسی بینک آج کل جانتے ہیں بینک گھس جا رہا ہے گھروا میں
ہاں پککو کے گھروں میں نا
ہاں یہ کو بین بھسن نا بھیترے فج والا میں ار مے بکساکسا ہے گھس کے کبھی کبھی ٹر ٹر کرت رہے ابغ نہیں کرتا ہے اور گونج جاتا دوبا میں
اسے آدمی نکالے گا بہت بڑا بیگ رہتا ایک ایک کلو کے بیگ رہتا جی
نہیں اتنا بڑا نہیں ہے لیکن سو گرام تک کے ہے سو دو سو گرام
ارے ہم ایک کلو کی بینگ دیکھے ہیں
رہو کرتے
واہ اور کا سا کے بات
ہمم آپ ہم لوگ کے وہاں کواں تھا نا پانی پینے والا
ہمم
کواں میں ایک دم بڑکا بڑکا کر کی لگے بڑے بڑے ہم لوگ مچھلی ڈال دیے تھے اس میں بڑھنے کے لیے
ہمم
ہم لوگ بہت مچھلی ڈالتے تھے لائکا میں مار مار کے مطلب پکڑ پکڑ کے نہر میں سے مطلب کواں میں تانی وانی نہیں کم سے کم نہ پندرہ بیس کلو سے اوپر مطلب مچھلی ہوگل تھا خالی گرائی
ہمم بڑکا بڑکا گا ہے نے کتنا بڑکا بڑکا بولے ہاتھ و ہاتھ جتنا تو انیں مڑاتا ہے نا
ہاں
اتنا بڑا بڑا کرا بچا ہو کر دھیرے اور وہ کڑیا میں سے ہم لوگ پانی وانی پیتے تھے
تو مچھرن پنیا نہیں لگتا تھا
نہ وہ دھو دھو کو ڈیزل چلتے رہتا تھا
پانییا صاف ہوتے رہتا ہوگا
ہمم
پنیا منے صاف ہوتے رہتا ہوگا نکل رہا ہے ہوگا پنیا تو
ہمم دو دو کو موٹا مت مٹا روپیا
ہاں
اب سب روڑے گھڑے ہو گیا صحیے کر رہا پہلے کہیںیں سے پانی پیا تھا
نا تھا ایک روپیہ آٹھانا چار آنا مجوریی تھا اوس سمئے کہ
بہت پہلے کے بات ہے
ہاں وہک میں نا بہت بڑکا سوئی ہے مطلب اتنا برخا س ہوئی نا کہ مانے پانچ ایچ پی کے ڈیزل پہل کر دے گا
ہے نا
ہوں
پکرے میں پانی جوہت رہتا ہے
ہاں دو دو تین تین چار چار گو ڈیزل لگا دیں گے نا تب وہ نہیں ختم کرے گا
کمن گاؤں میں ایسے جی
ا ست بروا
اچھا ہاں
وہاں پہ مطلب ہم لوگ کے سب سے پرانا گھر کیا جی ہےاں پورے مطلب مل تو نل تھا نا تو وہ پٹا کو مطلب پھر نکالے تو وہاں کے صاف کرنے کے لیے نا تین گو ڈیزل لگل تھا
بتا تب انہیں پانی سوکھ رہا تھا
ہاں
تو وہ پانی نہیں سوکھ رہا ہوگا
ہاں سمل تین گڑ جل دن با دو ساتا دن تو تو پھر لاسٹ میں ہلے ای سا ا ببار جو ہ نا پانی سو وہئی کے سوتری کے بوڑا سے ٹھس پھوس کے بند کے ار بعد سات کیے اور اس سمے مھچ لی نکل ہ
نہ تو ج ہوتے رہتا پانی ڈیزل لگ ل رہ جاتا
تب میں ایک تو ہے ہی نہیں تھا اتنا آؤرے گرے ہے سے مطلب گر رہا تھا جرا جرا پانی سوئی سے
ہ ددہ کتنا بڑھیا لگ رہا ہے ا گگر دیکھنے میں
ہوں
دیکے میں بہت اچھا دکھا راہا ہو گا نا پانیی یا جرا جرا بہ رہا ہوگا
ہاں جیسے پکھل سے باندر ہے نا تو جرا جھرا پنیا گر گیا رہتا تھا
جہر نا تا ری
ہوں اس کو سویا کے باندھ کیے ب چار پانچ گ بورا ٹھس کے ار بعد پھر اس اس سمے جانتے ہیں بیس کلو سے اوپرے منے گورائی سب پکڑ کے رکھتے ا اکھی میں کیا بولتے ہیں ند میں ند آپر رات میں بلٹی سے نکال نکال کے تو لوگ ہاں بولے نا ہم لوگ کیا اببو ایسا یہ مچھلی نہیں کھال جائے گا ہم لوگ کے کنواں ہے تو یہ لوگ مطلب بچہ لوگ کھا لے گا چاہے پھر دوسرا کوئی کھائے گا
ہوں
اس کو پسے ہیں اور اپنا کنواں میں رکھ ہاں ہمیں لو ہیں تو ہم مطلب ہم لوگ سب ہم لگا اگا جاات کے وہاں سب کھلوڑ لوگ تھ وہ لوگ تھے وہ لوگ پھر کھات تھے ا ہم لوگ بہت م رہ لوگ ڈال تھے نا لن مل مل کے تو ہم لوگ متا وی لگ رہا
کہ ہم لوگب بڑا کیے دوسر کوئی کا رہا ہے
ہاں اب کتوا کے ہم لوگ نے کتوا کے دوڑاتے تھے مارنے کے لیے کہ کہاں ڈوبل تھا مچھلی میرا ختم ہو گیا
ہوں
تو تو غط ہی سے گر گیا ہو
ا وہ ابھی تک لے جاتے ہیں ابھی تک لے ہم لوگ کے ڈالل مچھلی اس میں ہے یہ ہے کنواں میں
ہاں جی تب تو بہت بڑا بڑا ہو گیا ہوگا آدمی ہھر بھر کے
نہیں ابھی تک مطلب گرائی اتنا نہیں پڑتا ہے لیکن م کوئی بڑھا گیا زیادہ نا تو مر جاتا تو پھر ڈیزل م ابھی بھی موٹر چلتا ہے دو تین گو
ہمم
پ تو دیکھتے ہیں تو نکال ہاں
نکال نکال کے مچھر کھا جاتے
نہیں کھاتے ہیں ادھی پنیک دیتے ہیں نکال کے پھر ک کویاں کے پانی ہے کہ گھر پیتے ہیںاں سب گھر کال ہو گیا